آپ ٹھیک ہو
ہاں الحمد للہ میں ٹھیک ہوں آپ ٹھیک ہو
ا ہاں شکر اللہ کا گھر میں سب ٹھیک ہے
ہاں سب ٹھیک ہے
اوکے اوکے اوکے اچھا کیا کر رہے ہو ہاں سبھی ٹھیک ہے الحمد اللہ
ممی ا اور بتاؤ آپ کا دن کیسا رہا آج
اچھا ہی رہا آج میں آج میں مارکیٹ گئی تھی
ا کیوں
مجھے کچھ شاپنگ کرنی تھی
اچھا پھر کیا کیا لایا آپ نے مارکیٹ سے
ا میں نے سوٹ لایا اپنے لیے
اچھا کس کلر کا سوٹ لایا
گرے کلر کا
گریے کلر کا
ہاں لیکن مجھے وہ پسند ہی نہیں آیا وہ وہ کسی کو پسند تھاؤزینڈ میں لیکن وہ کسی کو پسند ہی نہیں آیا
کیوں
سبھی نے اس کو ریجیکٹ کیا
آپ مجھے دکھانا میں دیکھوں گی
ہاں ٹھیک ہے وہ وہ پرانا دکھتا ہے ابھی تو میں نے ابھی تو وہ سلا بھی نہیں ہے وہ ابھی سے ہی پرانا دکھتا ہے
کیوں ایسا کیا ہو گیا اس کو
وہ کلر ہی ایسا ہے ایسا ہی ہے اور آپ کالج گئی تھی آج
ہاں میں گئی تھی آج پھر سے میری فرینڈ نئی آئی تھی
کیوں
وہ بیمار تھی اس نے پہلے کہا فون کر کے کہا میں آؤں گی پھر جب میں نکلی پھر لاسٹ مومنٹ پے اس نے پھر سے کال کی اور بولا کہ میں پھر سے بی مار ہوں مجھے ومیٹنگ ہو رہی ہے آپ
او ہو وہ بیمار ہوگی بیٹ
ہاں اب میں اس سے ابھی کال کروں گی کہ
ہاں اس کو کا ہاں اس کو کال کرنا وہ ٹھیک ہوئی کہ نہیں
ہاں
کل جانا ہے اسکول کالج
ہاں کل جانا ہے لیکن میں سوچ رہی تھی مجھے کچھ کام تھا بینک پہ تو میں وہیں جاؤں گی
اچھا اچھا اچھا تو جاؤ پھر وہیں سے جاؤ وہاں پہ بینک پر
لیکن وہاں سے آ کے پھر لیٹ ہوتا ہے نا
نہیں ہوگا لیٹ تم تھوڑا ایک کلاس مس کر کے آنا
ہاں پھر مجھے ایک بجے ہی نکلنا ہوگا وہاں سے
ہاں لیکن جانا
ہاں ممی کو بولوں گی میں کہ وہ ائے
ہاں ایسے ہی کالج مس نہیں کرنا چاہیے
ہاں صحیح بات ہے اور کیا پتا کل لے میں لے جائے آج پھر نہیں لے گیا ہم لیب میں وہاں پہ رول بہت زیادہ تھا آج اور سر نے کہا کہ لیب میں جگہ کم ہے
اچھا ا کل جا کل لے جائیں گے شاید
ہاں کل لے جائیں گے
آج نئے اسٹوڈینٹس اور آئے تھے سب سے زیادہ ہاں سب سے زیادہ رول سائیکالوجی کلاس میں ہوتا ہے پت نہیں ہے کہ لوگوں کو کیا مزہ آتا سائیکالوجی پڑنے میں
مزہ آتا ہوگا کچھ خاص ہوگا اس میں جس میں مزہ ہے مزہ ہوگا اسی لیے
ہاں اس لیے شاحید
اور اس میں پھر سائیکالوجی ٹور جاتے ہیں نا سائیکالوجی ٹور لے جاتے ہیں پتہ ہے وہ کہاں لے جاتے ہیں ہاں پتہ ہے وہ کہاں جاتے ہیں
نہیں
پاگل خانے جاتے ہیں وہ اور کیا میں نے سنا ہے وہ وہی پہجا دیا پاگلوں کو معائنہ کرنے کے لیے جانچ کرنے کے لیے
کیا پتا وہ ان کو لے جائیں گے جن کا میجر ہو ہمیں سکل ہے ہم میرے خیال سے ہم نہیں لے جائیں گے
شاید
ہم نے کہا کہ اسکل کچھ ایک ہی سال شاید پڑھنا پڑتا ہے پھر ہم چینج بھی کر سکتے پے اسکل کو
اچھا
سر نے کہا کہ پریکٹیکل سبجیکٹ اس سے آپ کو بہت کچھ پتا چلے گا
ہاں پریکٹیکل کیا تھا اس میں
پتا یہ سب کچھ میجر کرنا پڑتا دوسروں کی پرسنالٹی میجر کرنی پڑتی ہے کون کیا کرا ہے دوسروں کا بہیوئر جاننا پڑتا ہے
ہاں
ایگزامن کرنا پڑتا ہے وہیں
پھر تو آپ کو بہت پتا چل چلے گا
ہاں آج ہی اور آج ہم نے وہ پڑھا کہ کیسے دوسروں کو جو ٹراما میں ہوتے ہیں ان کو اس سے باہر کیسے نکالتے ہیں ان سے کیسے بات کرنی چاہیے اور کیا کیا کرنا چاہیے اس لیے تاکہ دوسروں کو کمفرٹیبل فیل ہو اور کاؤنسلنگ ہو ان کی
اچھا اچھا ہاں یہ بھی تو فائدے والی چیز ہے اگر کسی کو آپ کی وجہ سے فائدہ ملے
ہاں اچھا سبجیکٹ
آپ کہاں سے لیں گے آپ ہاں تم پھر کانسلنگ بھی کر سکتی ہو کسی کو بھی
ہاں میں نے آ کو بھی کاؤنسلنگ کی تھی آپ بت آئے بار پہ نے کچھ بول ہی نہیں رہی تھی میں نے پانچ منٹ اس سے بات کی اس نے پھر بولنا شروع کیا کہ مجھے کیا پرابلم ہے پرسوں جب وہ ب اس دن نے لڑائی کی تھی اور اپنے کپڑے پھاڑے تھے اسی دن
اچھا
ہاں
تو اچھی بات ہے
ہاں یہ چیزیں سیکھنی چاھیئے اور سر نے کہا کہ اس سے ہمیں اپنے بارے میں پتا چلتا ہے کہ اپنی پرسنالٹی پ
آج کل آج کل آج کلاں لوگوں میں زیادہ زیادہ پرابلمز ہوتی ہے نا شری لےٹ
اور سر نے کہا کہ یہ جینیٹک بھی ہوتی ہے
ہاں جںیٹک
ہاں کچھ لوگوں میں جنیٹک بھی ہوتی ہے ان کو پھر ٹھیک نہیں ہوتا ہے اور پھر اس نے کہا کہ سٹرس کے بھی دو ٹائپس ہوتے ایک وہ ا نیو اسٹریس اور دوسرا ہوتا ہے وہ پاسٹ اسٹریس نگیٹیو اسٹریس پاسٹ اسٹریس اس نے کہا کہ ٹوئینٹی نائن ءیز تک رہتا ہے اگر اس سے زیادہ رہا تو پھر اس کو بہت ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں ہاں وہ نگیٹو اسٹریس میں کنورٹ ہو جاتا ہے اور اس کو ٹائم لگتا ہے ٹھیک ہونے میں اس نے کہا کہ پاسٹ اسٹرس ہمیں جو ہے کبھی کبھی اچھا ہوتا ہے ہمارے لیے ایگزامپل جیسے ہمیں ایگزام سے پہلے اسٹریس ہوتا ہے اس سے ہم پھر پڑھائی کرتے ہیں کہ نہیں ہاں کچھ سیکھ تو اس سے ہمیں فائدہ بھی ملتا لیکن نگیٹو اسٹریس سے ہمیں فائدہ نہیں ملتا ہاں یہی پڑا ہم نے یہاں اچھا
پاسٹ سٹریس بھی ضروری ہے
ہاں پاسٹ اسٹریس اور یہ کم ٹائم کے لیے ہاں اور یہ کم ٹائم کے لیے رہتا ہے کچھ دنوں کے لیے لیکن اصلی جو ڈپریشن انینزائٹی ٹراما جو ہوتا ہے
او بہت ٹائم لگتا ہے اور ٹھیک ہو بھی نہیں سکتا ہے نا اگر انسان زیادہ زیادہ زیادہ اس میں ڈیپ ہو جائے نا تو وہ ٹھیک بھی نہیں ہو سکے گا ہاں
ہاں اور سر نے یہ بھی کہا کہ کچھ لوگ پھر ایسے ہی مر بھی جاتے ہیں وہ زیادہ اسٹریس میں ان کو پھر وہ ٹھیک نہیں ہوتے کبھی لیکن کچھ لوگ ہوتے ہیں ٹھیک پانچ چھ سال تک اب ان کو دس سال لگتے ہیں ٹھیک ہونے میں
ہاں اللہ بچائے ہر کسی کو
ہاں اس نے کہا کہ چاہے ٹراما بھی ہوتا کسی کو زیادہ مار پڑی ہوتی ہے بچپن سے سب بولتے ہے کسی کی شکل اچھی نہیں ہوتی تو سب اس کو یہ کہتے ہیں کہ تم اچھی نہیں ہو ان کو بھی ٹراما ہوتا ہے
ہاں ہوتا ہوگا
ہاں یہ کہا آسان ہے اس لیے اس کو پڑھنے میں مزہ آتا ہے سب پڑھتے ہیں سبجیکٹ کو
اس کو غور سے پڑ پڑھتے ہوں گے لوگ اسٹوڈنٹ
فایدہ ان کا ہے جنہوں نے مائنر لیا ہے
اچھا
ہاں
مائنر مطلب
مطلب ایز اے مائنر سبجیکٹ پھر بھی اچھا ہی ہوتا ہے وہ لیکن کن میجر والوں کا تو زیادہ فائدہ ہے
ہاں
میجر جو مین سبجیکٹ میجر پہ فوکس کرنا پڑتا ہے مائنر پہ بھی زیادہ فوکس نہیں کرنا پڑتا اور سکل تو یہی ایسے ہی پاس ہو جاتا ہے
ہاں
لیکن ہمارا سکل ہے سر نے کہا کہ جنہوں نے مائنر لیا ہے ہیلو ان کو زیادہ فائدہ ملے گا
اچھا
ہاں انہوں نے کہا کہ سکل والوں کو بہت کم سیلیبس ہے پڑھنا ہے تو اگر پھر لگا ہم چینج بھی کریں گے پھر اگلے سال اس کو ہم ایز اے مائنر شفٹ کریں گے
سوشالوجی پش وہ سوشالوجی شاید اطہر کو ہے نہ
ہاں سوشیالوجی اطہر کو ہے سوسائٹل بہیور وغیرہ نہیں نہیں چار سبجیکٹس یہ میجر باوکمیسٹری
ہاں
مائنر بیو ریسورورس
آ
اور یہ دو اور یہ سیکل لیے ہی اور ایم ڈی سی میں میں نے لیا ہے ٹوریزم
اچھا
ہاں
اور انگلش انگلش تو کمپلسری ہوتا ہے نا انگلش انگلش کمپلسری ہوتا ہے نا نہیں ہے
ہاں نہیں ہے
لیکن کمپل انگلش تو ہر کسی کو ہوتا تھا نا
ہاں پتا نہیں شاید دوسرے سیمسٹر میں دیتے ہیں
تو ہاں اچھا
میں نے
حرکتوں چینج آئی ہوئی ہے ابرار کی ہر ایک چیز میں
ہاں بہت چینجز آئی ہے ہمیں آن لائن یہ پریفرنس دینی پڑی ابھی ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمیں سچ میں یہ سبجیکٹس ملیں گے جو ہم نے چوز کیے ہیں یا نہیں بس میجر کا کنفرم ہے ماینر سکل ایم ڈی سی کاابھی کنفرم ہی نہیں ہے کہ ہم یہی سبجیکٹس دیں گے کالج والے
اچھا
وہ انہیں کو دیتے ہیں جن کے مارکس اچھے ہوتے ہیں ٹویلتھ میں وہ انہیں کو اپنے حساب سے دیتے پریفرنس حساب سے جن کے مارکس کم ہوتے ہیں ان کو پھر وہ اپنے حساب سے دیتے ہیں
اچھا مارکس کے حساب سے
ہاں
ہاں ٹھیک ہے اطفر نے بھی اپنے اپنے حساب سے یہ سبجیکٹ لیا ہے
ہاں اسے یہ انٹرسٹ تھا اسی میں تو اس نے لیا
سیمینٹ رسٹ تھا ہوتا ہوگا
لیکن یہاں پہ جو بھی نیٹ ایکسپرینٹس ہے وہ بھیپن جو پھر کالج میں ایڈمیشن کر انہوں نے سام نے بیو کیمسٹری لیا اس میں اچھے کوالیفکیشن اچھے قابل اسٹوڈنٹس ہیں
ہاں بائیو کیمسٹری میں بائیو کیمسٹری میں
ہاں
تو پھر آپ ان کے سامنے مجھے لگتا ہے زیرو ہوں گے
نہیں ہماراری بھی ہم نے پھر بھی پڑھایا الیون ٹویلتھ اچھے سے
ہاں
ہم اچھے سے وہاں پہ ریسپانس دیتے ہیں
اچھا آپ کوشن کرتے ہو
ہاں کہتے ہیں سائیکالوجی سر سے وہ لاسٹ میں پانچ منٹ پہلے ہی کلاس ختم کر د اور پھر کوشچن سشن ہوتا ہے پھر جس کے ذہن میں کچھ اب میں نے کیا تھا یہ سٹرس یہ اسٹریس اور انزائٹی وغیرہ ان میں کیا ڈفرنس ہے پھر ایسے ہی
اچھا اورٹریس ذرا مجھے بولو تھوڑا سا بریفلی سٹرس اورگز میں
ہاں اس میں اس کی میں نے ڈیفینیشن لکھی ہے کہ اسٹریس جو ہوتا ہے وہ دباؤ ہوتا ہے اور فرسٹریشن اور اسٹریس میں کیا ڈفرینس ہے فرسٹریشن میں جو ہوتا ہے وہ انسان کے سارے جو راستے ہوتے ہیں وہ جب بند ہوتے وہ جان بوجھ کر جب بند کیے جاتے ہیں یا بند ہوتے ہیں تب انسان جو ہے وہ فرسٹریٹ ہو جاتا ہے اسے کچھ سمجھ نہیں آتا
ہاں اور سٹرس میں راستہ کھلا بھی ہو تو بھی انسان لیتے چٹرک ہے ناورنگ وور تھن کرا
ہاں وہی
ہاں
ایسے ہم کوشچنس کرتے ہیں
ہاں اور اینزائٹی اینزائٹی ٹو ٹینشن اینگزائٹی کا ٹینشن ہوتا ہے بیھنے میں
ہاں اور ایک لڑکی نے اسے سوال کیا تھا سا نے کہا کہ اس کا جواب میں کل اس لڑکی نے کہا کہ جب کسی کو پینک اٹیک آتا ہے تو اسے کیسے سے بچنا چاہیےیا اس کو اس وقت کیا کرنا چاہیے کہ وہ اس کا پینک اٹیک رک جائے یا وہ ٹھیک ہو جائے پھر سر نے کہا یہ میں کل اچھے سے ڈیٹیل میں بولوں گا
اچھا ٹھیک ہے اس لیے کالج اٹینڈ کرنا چاہیے روز اسے کو نہ کوئی انسان انفارمیشن ملتی ہے کچھ نہ کچھ حاصل ہوتا ہے گین ہوتا ہے نا اس لیے جان بچ کر بھیس نہیں کرنا چاہیے
ابھی میرا چھوٹا بھائی سن رہا ہے یہاں پہ
اوکے سننے دو آپ کو الیون منٹس ہو گئے اب آپ